ہیلو السلام علیکم
وعلیکم السلام ٹھیک ہو
جی آپ ٹھیک ہو گھر پہ سب ٹھیک ہے
شکر اللہ کا کھانا کھایا
جی میں نے کہا نےکھایا
ہاں ہاں میں نے بھی کھایا اور کیا کر رہ ہو
میں ایسے ہی بیٹھا تھا گھر پہ ہاں آپ بتائے
میں بھی تو بیٹھی ہی تھی
اچھا ٹھیک کھانا وغیرہ کا
ہاں کھانا میں نے کھایا آپ نے کھایا
جی میں نے بھیکھایا
اور کیا کرو
آپیک نہیں ایئر فون لگایں
مجھے لگا کہ آپ کیا کر رہے ہو
میںسے ہی بستر میں بیٹھ رہا تھا
ہاں اسکول سے آپس س آپ واپس آتے ہوئے میں ایک بات
جی
آج اسکول سے واپس آتے ہوئے میں ایک بات سوچ رہا تھا
کیا سوچ رہے تھے
ہاں میں خوش اخلاقی کے بارے میں سوچ رہا تھا ہمارے ٹیچرس اکثر کہتے ہے کہ انسان کی اصل پہچان اس
بالکل ٹھیک کہتے ہیں خوش اخلاقی واقعہ انسان کو سب سے قیمتی زیور ہے اگر کسی کے پاس دولت نہ ہو لیکن اس سے اخلاق اچھا ہو تو اس کی عزت کرتے ہیں
مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے لیکن تمہارے خیال میں خوش اخلاقی سے مراد کیا ہے
میرے نزدیک خوش اخلاقی کا مطلب ہے دوسروں کے ساتھ نرمی محبت عزت اور احترام سے پیش آنا ہر حال میں ششتاگی اور صبر کا مظاہرہ کرنا بھی خوش اخلاقی ہے
شیش تگی جی ہاں بہت خوب آج کل لوگ تعلیم کو تو اہمیت دیتے ہیں مگر اخلاق کو نظر انداز کر دیتے ہیں
ہاں ہاں جبکہ اصل کامیابی صرف تعلیم سے نہیں بلکہ اچھے اخلاق سے بھی ملتی ہے ایک پڑھے لکھے مگر بد اخلاق شخص سے لوگ دور رہنا پسند کرتے ہیں
مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا ہمارے اسکول میں ایک نیا اسٹوڈنٹ آیا تھا وہ بہت شریف اور خوش اخلاق تھا چند دنوں میں ہی سب اس کو دوست بن گئ
یہی تو خوش اخلاقی کا اثر ہوتا ہے اچھی گس گفتگو اور مسکراہٹ دلوں کو جیت لیتی ہے
کیا تم سمجھتی ہو کہ گھر میں ابھی خوش اخلاقی کی ضرورت ہے
ضرور سب سے پہلے انسان کو اپنے والدین بہن بھائیوں اور گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے اگر کوئی باہر سب کے ساتھ اچھا ہو اور گھر میں بد اخلاقی ہو تو اس کی خوش اخلاقی مکمل نہیں ہے
یہ بات دل کو لگتی ہے، والدین کے ساتھ ادب اور احترام بھی خوش اخلای کا حصہ ہے
بالکل والدین کی خدمت کرنا اور ان کی بات کو توجہ سے سننا انسانی فرض ہے
سکول میں خوش اخلاقی کس طرح نظر آتی ہے
اسکول میں ٹیچرز کا احترام کرنا کلاس میٹس کی مدد کرنا کسی کا مذاق نہ اڑھانا اور سچ بولنا خوش اخلاقی کی مثالیں ہیں
کچھ اسٹوڈنٹس دوسروں کو تنگ کرتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ یہ مزہ ہے
یہ غلط ہے کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا بری بات ہے خوش اخلاقی انسان کبھی دوسروں کو تکلیف نہیں دیتا
مجھے لگتا ہے کہ خوش اخلاقی سے دوستی بھی مضبوط ہوتی ہے
بالکل دوستی کی بنیاد ہی اچھی سوچ اور اچھھی رویہ پر ہوتی ہے جو لوگ خوش اخلاق ہو وہ ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں
اگر کوئی ہمارے ساتھ برا سلوک کرے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے
ہمیں غصے کی بجائے صبر اور برداشت کا مظاہرہ کرنا چاہیے خوش اخلاقی کا اصل امتحان مشکل وقت میں ہی ہوتا ہے
یہ بات سچ ہے غصے میں ہر کوئی بھول لیتا ہے مگر اپنے الفاظ کو قابومیں رکھنا بہادری ہے
اور اسی سے انسان کا کردار نمایان ہوتا ہے
تم نے کبھی کسی کی خوش اخلاقی شخص کو دیکھا ہے جس سے تمہیں مستا متاثر ہوئی ہو
ہاں میں دادی وہ ہر کسی سے پیار اور نرمی سے بات کرتی ہے ان کی مسکراہٹ اور میٹھا لہجہ ہر شخص کو اپنا بنا لیتا ہے
ماشاء اللہ میری دادی بھی اسی طرح کی ہے وہ ہمیشہ کہ یہ میٹھی زبان صدقہ ہے
کتنی پیاری باتیں اچھی زبان اور اچھی سوچ دونوں مل کر خوش اخلاقی کو جنم دیتی ہیں
کیا خوش اخلاقی سے معاشرے میں امن قائم ہو سکتا ہے
کو احترام کریں گے جھوٹ اور ناانصافی سے بچیں گے اور محبت سے پیش آئیں گے تو معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے گا
آج کل سوشل میڈیا پر لوگ اکثر شخص الفاظ استعمال کرتے ہیں
یہ ایک بڑی سماجی مسئلہ ہے ہمیں آن لائن بھی ویسے ہی اخلاق دکھانے چاہیے جیسے اصل زندگی میں دکھاتے ہیں
ب بالکل سکرین کے پیچھے چھپ کر کسی کی توہین کرنا ٹھیک نہیں
خوش اخلاقی ہر جگہ ضروری ہے چاہے گھر ہو سکول ہو یا انٹرنیٹ ہو
اسلام میں بھی اخلاق کی بہت اہمیت ہے
جی ہاں ہمارے دین حسن اخلاق کو بہت بلند مقام دیا ہے اچھے اخلاق انسان کو اللہ اور لوگوں دونوں کے قریب پر
مجھے لگتا ہے کہ خوش اخلاقی سے نہ صرف دوسرے خوش ہوتے ہیں بلکہ انسان خود بھی سکون محسوس کرتا ہے
بالکل جو لوگ دوسروں کے لیئے آسانی پیدا کرتے ہیں ان کے دل میں بھی سکون ہوتا ہے
اگر آر شخص رو صرف ایک نیک اور خوش اخلاقی والا کام کرے تو تو کتنا اچھا وہ
سوچو اگر ہر کوئی مسکراہٹ کے ساتھ سلام کرے مدد کرے اور عزت سے بات کرے تو کتنی خوشگوار فضا پیدا ہوگی
خوش اخلاق کی پائیدا کیسے کی جا سکتی دیہ
اس کے لیے صبر خود احتبا سے اور اچھی صحبت ضروری ہے ہمیں روزانہ اپنے رویہ کو جائزہ لینا چاہیے
یعنی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم نے کسی کو دکھ تو نہیں دیا
جی ہاں اگر غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لینی چاہی معافی مانگنا بھی خوش اخلاقی کی نشانی ہے
کچھ لوگ ماں مانگنے کو کمزوری سمجھتے ہیں
جبک اصل میں معافی مانگنا ہمت اور شرافت کی علامتیں
میں اس سے کوشش کروں گا کہ ہر کسی سے نرمی اور محبت سے پیش آؤں
اور میں بھی ہم دونوں اپنے دوستوں کو بھی اس ترغیب دیں گے
بہت اچھا چھوٹی چھوٹی اچ اچھے کام مل کر بھری تبدیلی لا سکتے ہیں
کے ایک پھول کی خوشبو کی طرح ہے جو خود بھی محک ت اور دوسروں کو بھی مہکاتا ہے
واہ کیا خوبصورت تصبیح دی تم نے
شکریہ مجھے لگتا ہے کہ انسان کی اصل خوبصورتی اس کے چہرے میں نہیں بلکہ اس کے اخلاق میں ہوتی ہے
میں تمہاری تمہاری اس باتوں سے پوری طرح متفق ہوں
اسی لے ہمیں ہمیشہ سچ بولنا وعدہ نبھانا دوسروں کا احترام کرنا اور مدد کےلئے تیار رہنا چاہیئے
اور غصہ حسد تکبر اور بد زبانی سے بچنا چاہیے
جی ہاں یہ تمام بنیادتی خوش اخلاقی کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے
آشی گفتگو سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا
ہاں ہاں مجھے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا مجھے بھی خوش اخلاقی پر بات کر کے احساس ہوا کہ زندگی کے ہر پہلو میں اہمیت رکھتی ہے
جی ہاں آپ نے بہت صحیح بات کہی ہے
میں نے ابھی بتایا نا جو انسان کی خوبصورتی ہوتی ہے نا وہ اس کے چہرے میں نہیں ہوتی بلکہ اس کے اخلاق میں ہوتی ہے
جی ہاں یہ بات سچ ہے غصے میں ہر کوئی بول لیتا ہے مگر اپنے الفاظ کو قابو میں رکھنا بہت دوری ہے جی ہاں
جی خوش اخلاق کی ایک پھول کی خوشبووی طرح ہے جو میں نے ابھی بھی بتایا وہ خود ہی مہکتا ہے اور جو وہ خوش اخلاق پھول ہوتا ہے نا وہ دوسروں کو بھی مہکاتا ہے
اسی لیے اس کے لیے صر خود احتصابی اور اچھی صحابت ضروری ہے ہمارے روز اپنے ہرویے کے جیسے لینا چاہئے جی
ریں گے یہ بات ہم دوسروں کو بھی بولیں گے دوستوں کو بھی بولیں گے سب کو بولیں گے معافی مانگنا جو ہوتا ہے نا وہ انسان کے لیے ٹھیک رہتا ہے جو معافی نہیں مانگتا ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ معافی مانگنے سے کمزوری ہوتی ہے مطلب لیکن معافی مانگنا ہمت اور شرافت ہوتی ہے معافی مانگنے سے لوگ انسان کا اخ انسان کے اخلاق کو پہچانتے ہیں
جی واقع بات کہی تمہیں دل خوش ہو گیا دال کو سکن ملا اس بات کو سنندر
معافی مانگنا ہمت اور شراب پت ہوتے ہیں
جی ہاں آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے
اور جب بھی ہم کچھ گ تگو کرتے ہیں کسی موضوع پر تو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو تو ضرور ملتا ہے ہمیں
جی ہاں مجھے بھی اس گفتگو سے مجھے بہت
مجھے بھی بہت کچھ سیکھنے ملا اور کچھ میں لوگوں کو
جی جی آپ باتیں صحیح کہی ہے آپ نے
چلو پھر وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی اخلاق کو بہتر بنانے کی کوشش جاری رکھیں گے
کیا
ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کی کوشش جاری رکھیں گے
انشاء اللہ اور دوسروں کے لیے بھی اچھی مثال بنیں گے
اللہ نے ہمیشہ خ خوش اخلاق بنائے
جی ہاں آمین امین آمین
اللہ حافظ